وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برقات ہو بھائی جان ٹھیک ہو
اللہ تعالی کا شکر اور احسان ہیں آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
اللہ تعالی کا شکر ہے آپ کی امی جان ابو جان سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ تعالی کا شکر ہے تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا چائے وائے پی لی
ہاں بھائی جان ابھی چائے پی لی اب بیٹھا ہی تھا اب آپ کی کال آ گئی آپ نے چائے وغیرہ پی لی
ہاں بھائی جان میں نے بھی چائے وغیرہ پی لی تو بھائی جان مطلب کہ میں آپ سے آج سوچ رہا تھا کہ سپورٹس کتنی زیادہ ضروری ہے مطلب کہ سپورٹس ہر ایک انسان کی کلنا چاہے ہے نا ہاں بھائی جان تو سپورٹس ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے سپورٹ صرف ایک گیم نہیں ہے بلکہ صحت مند اور خوش زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے میرے بھائی تو آج کے دور میں لوگ زیادہ تر اپنا وقت موبائل فونز کمپیوٹر اور ٹی وی کے سامنے گزارتے ہیں تو اس وجہ سے جسمانی سرگرمیاں کم ہو گئی ہیں سپورٹس ہمیں ایکٹو فٹ اور تندرست رکھتا ہے بائی جام تو سپورٹ سے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے جب ہم کرکٹ فٹ بال ہاکی بیڈمنٹن یا کسی بھی گیم میں حصہ لیتے ہیں ہماری مسلز مضبوط ہوتی ہیں اور جسم میں طاقت بڑھتی ہے تو سپورٹس مطلب کہ کرنی سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور دل بھی صحت مند رہتا ہے تو سپورٹس ہماری ذہنی مطلب کہ صحت کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے جب ہم گیمس کھیلتے ہیں تو ہمارا سٹریس اور ٹینشن کم ہو جاتا ہے ہم خوش اور پرجوش محسوس کرتے ہیں تو سپورٹس انسان کو پازٹیو سوچنا سکھاتا ہے اور اس کا کانفیڈینس بڑھاتا ہے میرے بھائی ہے نا
بالکل آپ کی بات بالکل درستتے ہے دیکھیے نا بائک سپورٹس کی بہت ساری قسمیں ہیں دیکھیے کرکٹ ہے فٹ بال ہے ہاکی ہے بیڈمنٹن ہے والی بال ہے باسکٹ بال ہے ٹینس ہے سوئمنگ ہے ایتھلیٹ اور کبڈی ہے دنیا کی مشہور کھیلوں میں سے شامل ہے ہے نا بھائی جان ہر شخص اپنی دلچسپی اور جسمانی صلاحیت کے مطابق کسی بھی کھیل کا انتخاب کر سکتا ہے اسی ا کے ساتھ ساتھ کھیل صرف سٹیڈیم یا اسکول تک محدود نہیں بلکہ پارک پلے گراؤنڈ اور جو ہے کھلی جگہوں میں بھی کھیلا جا سکتا ہے بھائی ہے نا بھائی جان اسی طرح سپورٹس کا سب سے جو بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ صحت کو بہتر بناتا ہے روزانہ کھیلنے سے جسم مضبوط ہوتا ہے و جاں مثلز اور ہڑیا جو ہے طاقتور ہوتی ہیں بھائی جان اور دل جو ہے صحت مند رہتا ہے بھائی جان بھائی جان اسی طرح کھیلنے سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے بھائی جان اور جسم میں جو ہے طاقت اور چستی پیدا ہوتی ہے مجہاں ا اسی طرح جب لوگ جو ہے جو کھیلتے ہیں نا ان میں کیا ہوتا ہے حصہ لیتے ہیں تو ان میں جو ہے موٹاپا ڈائب
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھا کہا تو سپورٹس ہمیں ڈس سپلن سکھاتا ہے ہر گیم کو کچھ ہر گیم کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں اور اس اصول ہوتے ہیں تو جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے جب حالانکہ کھلاڑی ان قائدین کی پابندی کرتے ہیں تو ان میں ڈسپلین پیدا ہوتا ہے یہ ڈسپلن ان کی زندگی کے دوسرے معاملوں میں بھی مدد کرتا ہے
بلکل بھائی جان
سپورٹس ٹیم ورک کی اہمیت بھی سکھاتا ہے فٹ بال کرکٹ اور ہاکی جیسے گیمس میں ٹیم کے تمام افراد مل کر کام کرتے ہیں تو اگر ٹیم کے ممبرس ایک دوسرے کے ساتھ نہ دیں تو کامیابی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح سپورٹس ہمیں مل جل کر کام کرنا سکھاتا ہے تو سپورٹ سے لیڈر شپ کی سہلیت بھی پیدا ہوتی ہے ٹیم کا کیپٹن اپنی ٹیم کی رہنمائی کرتا ہے اور مشکل حالات میں فیصلے کر تو اس طرح کھلاڑیوں میں رہنمائی اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے تو سب اسپورٹس ہمیں محنت اور صبر کی تعلیم دیتا ہے تو ہر کھلاڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ہی محنت کرتا ہے کبھی کبھی اسے شخصیت کا سامنا بھی کرنا کرنا پڑتا ہے تو لیکن سپورٹ آپ کے سکھاتے ہیں کہ شخصیت سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ بلکہ دوبارہ محنت کرنی چاہیے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سپورٹس بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی خاص طور پر بہت ہی اہم ہے یہ ان کی صحت کو بھی بڑھاتا ہے اور مطلب کہ انہیں بری عادتوں سے بھی دور رکھتا ہے تو جو بچے سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو اور مطلب کہ پورٹ مین ہوتے ہیں آپ
بالکل بالکل بھائی جان اسی کے ساتھ بالکل آپ نے بالکل درست بات ک فرمائی ہے اسی کے ساتھ ساتھ سپورٹ جو ہے ذہنی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہیں کھیلنے سے سڈ رسٹ ٹینشن انزائٹی کم ہوتا ہے جب انسان اپنی پسندیدہ کھیل کھیل تا ہے نا بھائی جان تو کیا ہوتا ہے اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے زیادہ خوش اور جوش محسوس کرتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے سپورٹ جو ہے یہ کیا کرتا ہے کام سیلف کانفیڈینس اور پازیٹیو تھنکنگ کو بھی بہتر بناتا ہے اور سپورٹ جو ہے یہ ٹیم ورک کی اہمیت سکھاتا ہے کرکٹ فٹ بال ہاکی جیسے ٹیم گیمز میں کیا ہوتا ہے ہر پلیئر کو مل جل کر کام کرنا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کوپ پریشن مل جاتے ہیں لیڈرشپ اور کمیونکیشن اسکلز جو ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں بھائی جان یہ صلاحیتیں جو ہوتی ہیں زندگی کے ہر فیلڈ میں جو ہے کام آتی ہے بھائی جان اور سپورٹس جیسے آپ نے بتایا سپورٹس ہار اور جیت دونوں کا قبول قبول کرنا سکھاتی ہے ہر جو ہے مقابلے میں جو ہے صرف ایک ٹیم یا ایک کھلاڑی جیتا ہے جو لوگ سپورٹس کھیلتے ہیں نا وہ ہار سے سب سبق حاصل کرتے ہیں اور دوبارہ زیادہ محنت کرتے ہیں یہ صحیح صفت انہیں زندگی کے مشکل حالات
ہاں بھائی جان تو اس کی مطلب کہ ساتھ ساتھ سپوٹس مطلب کے درمیان دوستی اور مطلب کہ یکجاتی کو بھی مطلب کہ فروغ دیتا ہے جب مختلف ملکوں کے کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ گیمس کھیلتے ہیں تو محبت بط اور عزت کا جذبہ بڑھتا ہے تو اسے امن اور بھائی چارہ کو فروغ ملتا ہے تو ہمارے ملک میں ایک کرکٹ بہت ہی مقبول گیم ہے لوگ کرکٹ کو بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں اور کھیلتے بھی ہے تو اس اس کے علاوہ ہاکی فٹ بال والی بال اور بیڈمنٹن بھی اہم گیمز ہیں تو ہمیں ہر قسم کے کہ سپورٹس کو فروغ دینا چاہیے اسکولس اور کالجز میں سپورٹس کمپٹیشن کہ مطلب کی اہتمام ہونے چاہیے تو اس سے اسٹوڈینٹس کو اپنی سہلیتوں کو مطلب کہ نکھارنے کا موقع ملتا ہے تو تعلیم کے ساتھ ساتھ سپورٹس بھی ضروری ہے کیونکہ صحت مند جسم میں ہی سب صحت مند مطلب کہ دماغ ہوتا ہے صحت میں ذہن ہوتا ہے تو آج کل کہیں لوگ صرف مطلب کہ پڑھائی یا موبائل پر توجہ دیتے ہیں اور سپورٹس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ عادت مطلب کہ درست نہیں روزانہ کچھ وقت سپورٹس اور ایزرسائز کے لیے بھی نکالنا چاہے تھ تو اس سے صحت بھی اچھی رہے گی اور دماغ بھی تازہ رہے گا تو سپورٹس ان ان میں برداشت وہ سپورٹس مین شپ پیدا کرتا ہے تو ایک اچھا کھلاڑی جیت پر مطلب کہ غور نہیں کرتا اور ہار پر مایوس نہیں ہوتا وہ ہمیشہ دوسروں کے احترام کرتا ہے اور اسے یہ رویے کا ملب کہ مظاہرہ کرتا ہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ سپورٹس ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے یہ ہمیں صحت خوشی ڈسپلین ٹیم ورک اور کانفیڈینس جیتا ہے ہمیں روزانہ کسی نہ کسی سپورٹس میں حصہ لینا چ چاہی اور دوسروں کو بھی سپورٹس کی طرف را کرنا چاہیے ہے نا بھائی جان
بالکل و جان اسی کے ساتھ ساتھ با جان سپوٹس کیریئر کا بھی ایک اچھا ذریعہ بن سکتا ہے آج کل بہت سے کھلاڑی جو ہیں اپنی محنت اور صلاحیت کی وجہ سے ہے شہرت اور کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں بھائی جان اور دوسروں کے لیے مثال بن بائی جان سپورٹس سے کوچنگ فٹنیس ٹریننگ اور اسپورٹس مینجمنٹ جیسے نئی کیریئر آپشن بھی پیدا ہوتے ہیں بائجان آج کی ڈیجیٹل میں دیکھیے بچے اور جوان زیادہ وقت جو ہے جو ہے موبائل گیمس اور سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بائی جان ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے اسی لیے والدین اور جو ہے استادوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو جو ہے آؤٹ ڈور اسپورٹس کی طرف را کے کرے تاکہ وہ صحت مند اور ایکٹو زندگی گزار سکے اگر ہم دیکھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ بھائی جان گورنمنٹ کو بھی جو ہے سپورٹس کے کو فروغ کے لیے پلے گراؤنڈ اسٹیڈیمز اور ٹریننگ سینٹرس کی جو ہے تدبیر بڑھانی چاہیے اسکول اور کالجز میں بھی جو ہے بائی جان کیا کرنا چاہیے اسپورٹس کمپٹیشن کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جو اسٹوڈینٹس بائی جان اپنی صلاحیتوں کو ابار سکے اور صحت مند مقابلے کا حصہ بن سکے
ہاں بھائی جان تو سپورٹ صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ہی لائف اسٹائل کا حصہ ہے تو جو لوگ روزانہ کے کسی نہ کسی سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں ان کی صحت اہم طور پر مطلب کہ بہتر رہتی ہے انہیں تھکان کم محسوس ہوتی ہے اور وہ زیادہ انرجیٹک رہتے ہیں تو سب سے انسان کا امیون سسٹم بھی مضبوط ہوتا ہے جب ہم ریگولر ایکسرسائز اور گیمس کھیلتے ہیں تو ہمارا جسم بیماریوں کا بہتر مقابلہ کرتا ہے تو اس لیے ڈاکٹرز بھی روزانہ فزیکل ایکٹیوٹی کرنے کا بھی مشورہ دیتے تو سپورٹس وقت کی قدر کرنا بھی سکھاتا ہے ہر پریکٹس اور میش کیا ایک ہی ٹائم ہوتا ہے تو جو کھلااری وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ زندگی کے ہر فیلڈ میں کامیاب ہونے کا زیادہ چانس رکھتے ہیں تو سپورس انسان میں اہمیت پیدا کرتا ہے کبھی میچ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہار جاتے ہیں تو لیکن ایک اچھا کھلاڑی کبھی ہمت نہیں آتا وہ اپنی غلطوں سے سیکھتا ہے اور مطلب کہ زیادہ محنت اور پھر ان پر زیادہ محنت کرتا ہے تو سپورٹ سے دوستی اور محبت بھی مطلب کہ برتی ہے جب لوگ ایک ہیٹ ٹیم میں کھیلتے ہیں تو ان میں بھروسہ عزت اور کوپریشن پیدا ہوتی ہے تو یہ دوستی اکثر زندگی بھر قائم رہتی ہے تو ہر ملک کو اپنا ئرس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جب کھلاڑی انٹرنیشنل لیول پر اچھی پرفارمنس دکھائے تو پورا ملک ان پر فخر کرتا ہے اور ان کی کامیابی سے ملک کا نام روشن ہوتا ہے اور دنیا میں عزت بھتی ہے نا
بالکل اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت ہی اچھا لگا امید ہے کہ آگے بھی اس طرح کسی موضوع پہ بات ہوگی چلیے بیٹھیے اللہ کے حوالے اللہ حافظا